وعلیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
الحمد للہ بہت اچھے ہیں آپ کیسی ہیں
بس اللہ کا رحم ہے بس
جی جی اور فرمائے کیا کر رہے تھے آپ
بس شام کی چائے کی تیاری کرنے لگے تھے اور ابھی لنچ ون سے فارغ ہوئے
بالکل بالکل نہیںی دیکھے نا آج کل ہم سوچ رہے ہیں آج کل ٹائم مینجمنٹ لوگوں کے پاس اتنا ہے ہی نہیں ہے ہےنا
جی جی آج ٹائم مینجمنٹ میں ہی ہم بات کر لیتے ہیں
جی کھے مطلب کوئی کھانے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ چھٹییاں ہے نا بچوں کی تو بچے بھی ٹائم سے اٹھتے ہی نہیں ٹائم کے بعد ٹائم اٹھتے ہیں وہی بے ٹائم کھانا کھاتے ہیں فون دیکھتے ہیں مطلب کسی چیز کا ٹائم رہا ہی نہیں ہے آج کل کسی نہ ماں باپ کو نہ بچوں کو
جی تو صحیح فرمارہی ہیں اآپ بالکل
تو زمانے کے لوگ ان کا یہ ٹائم تو نییم تھا نا کہ ہاں ہمیں اس ٹائم کھا کھانا ہے اس ٹائم سونا ہے آپ دیکھیں گے آج کل گاؤں میں بھی جائیں گی نا تو وہاں پر بھی ان کا ٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں صبح میں اتنے بجے اٹھنا ہے ہمیں کھیتی پہ جانا ہے
ٹائم میں دبئی لوگ جان سکتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں تو بالکل ہر چیز بے ترتیب بورہی ہے اس کو کوئی مطلب ہی نہیں معنے نہیں لگے ہیں وقت کے بھی کچھ
دیکھو بالکل آپ یہ دیک د نہ مارے یہ شہر ہے تو شہر میں لوگ بارہ سے بھی رات کو گھومنے رہے دن بارہ بجے ہو ہیں کو ٹائم کی قدر نہیں ہے
ویسے تو لوگ راتوں میں جاگنے ہی لگ گئے ہیں عادت سی پڑ گئی ہے ان کو جاگنے کی رات کو
بالکلاں تک ہماری آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں اور تب تک کہ لوگ گاؤں کے لوگ تو صبح اٹھنے کی تیاری کرتا
جی اور یہاں پہ چار بجے لوگ سونے کی تیاری کرتے ہیں
ہم لوگ اٹھنے کی تیاری کرتے ہیں ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں صحیح فرما رہے ہیں آپ سر کا ٹائم کی قدر نہیں ہے نا دیکھیے ابھی تو بچوں کو کی بچوں کی ڈانس سرکل ہو چکے ہیں کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ سونے کا پھر اسی وجہ سے ہم کہیں باہر گھومتے بھی نہیں سیاست میں یہ ٹائم کے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس
سارا دن تو ٹائم سارا ٹائم تو کچن میں ہی بیت جاتا ہے عورتوں کا
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کو بتائیں گے ہم لوگ کا کچن میں ہی بیج جاتا ہے اب کیا کرا جائے بس کر ہی سکتے ہیں نا پھر کبھی کوئی کھانا کھا کھانے آ رہا ہے کبھی کوئی کھانا کھانے آ رہا ہے تو میں تو یہ کرتی ہوں تو میں صبح ٹائم سےاٹھ کر نہ کھانا بنا کر رکھ دیتی ہوں اس کو کھانا ہے اپنا ٹائم بائی ٹائم کھانا نکالے اور گرم کرے اور کھائے
جی صحیح کہا صحیح کہہ رہی ہے آپ بالکل
اب آپ دیکھو کچن میں گھسنا گرمی ہے تو پسینہ سا آتا ہے اور ایک الگ سا ہوتا ہے مجھے تو اگر میں نہیں گھسی تو میں گھستی ہی نہیں ہوں پھر جب میں گزر تو میں سارا کام کرکے ہی نکلتی ہوں کچن میں سے
جی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں آپ لیکن وہ یہ نا کہ بس روٹی ہمارے گھر میں سب گرم چاہیے ہوتی ہے اور بچوں کا ٹائم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا تو اسی وجہ سے ہماری بڑی
ا وہکا بہت ہوگی تو بہت زیادہ ری بن جاتی ہے بچوں کو ٹائم کو دینا پڑتا ہے اب یہ بھی ہے نا کہ مائیں نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا مائیں ہی ہو یا پھر کلھا پلا لے تی اس کے بعد تو بندے کو خود ہی کرنا پڑتا ہے پھر پتا لگتا ہے کہ ہاں ماں ہی جی
جی وہ تو ہے ہی ماں کی قیمت اب سمجھ میں آ رہی ہے
نہیں وہاں قیمت بہت
م مجمٹ کرنے لگ جائیں سب لوگ ہی تو کتنا ٹائم بچ جائے جس سے اور عورتیں بھی اپنا ٹائم کو یوٹیلائز کر لیں اپنے کسی شوق کو آگے بڑھانے میں یا پھر اپنی کسی یا پھر اپنی کسی کسی کام کو آگے بڑھائے وہ لیکن وہ یہ ہے کہ ان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے گھر سے
بالکل بالکل ہم یہی تو کہہ رہا تھے آپ دیکھیے نا آپ بچوں کے اسکول کھلیں گے تو بچے ٹائم سے صبح اٹھیں گے بھی نہایں گے بھی پھر وہ ان کا وہی روٹین شروع ہو جائے گا نماز وغیرہ ادا کر کے اسکول جائیں گے بار پھر وہ اسکول میں وہیں پے ٹائم سے وہاں پر ان کا لنچ بھی فنش ہو جائے گا گھر وہ چائے کھائے نہ کھائے کھانا دو بجے تک پر اسکول میں وہ کھانا اپنا بارہ بجے ہی لنچ کر لیتے ہیں
ہمم
وہی لنچ روٹین بنے گا آپ اسکول سے آئیں گے تھک جائیں گے پھر وہی ٹائم پر سو جائیں گے کیونکہ آج کل پتہ ہے آج کل بچے ٹائم پر سوتے بھی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے نہیں سوتے ہیں ان کو آپ ٹی وی دکھا لو
ان کو ٹائم ان کو بھی لگتا ہے کہ امی اب کام کر رہی ہیں تو پھر ہمارے لیے اچھا ہے ہم آرام سے ٹی وی د یکھ سکتے اور مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کے وہ جھانک سکتے ہیں گھر کے لوگ نا
تو گرمی ہے نا تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہم صبح صبح سارا کام اپنا کام ٹائم سے نپٹالیں پھر ہم دوپہر میں فارغ ہو جائیں گے تو بندہ آرام سے فارغ ہو کے اپنے کمرے میں اے سی یا کولر چلا کر لیٹ جائے گا
ہمم صحیح
پھر فارغ نہ ہونا پھر بے چینی سی ہوتی ہے کہ ہے اتنا ٹائم ہو گیا ہم ابھی تک فارغ نہیں ہوئے ہیں ہم لیٹیں گے کس ٹائم پھر شام کی تیاری بھی کرنی ہے جیسے بہت عجیب سا لگ لف تکارا کامنا عجیب سی بیچینی ہوتی ہے کہ ہم کام سے فارغ ہو ٹائم سے فارغ ہو
جی صحیح کہہ رہی ہ میں آپ کون سمجھ را لیکن آج کسی کی دقت کو سب کو اپنی اپنی پڑی
ٹائم کے پابند ہوتے ہیں وہ انہوں نے اس ٹائم سونا ہے تو سوچتا ہے گھر پہ کوئی مہمان کیوں نہ آ جائے اور ان کا وہی ٹائم رہتا ہے
بالکل صحیح بالکل صحیح
نہیں
اور آج کل پھر لوگوں اپنے گاؤں وغیرہ جاتے کئی لوگوں کے تو گاؤں ہی نہیں ہے اور کئی ہے جن کے ہیں بھی تو وہ اپنے بچوں کو لے جاتے بھی نہیں ہے گاؤں تو بچے اگر وہاں پہ جائیں تو وہ دیکھیں گ وہاں کا کیسا سسٹم میں کیسا ہے تو پھر بچے تھوڑے چیزیں سیکھیں گے لیکن اپ کئی لگوں کے گاؤں نہیں اور ہے ہیں بھی تو پھر وہ لی جا نہیں پتے انیں بچوں کو
باکل ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو آلریڈی تو ہوتی ہے نا ان کو رات کو اپنا ٹائم ٹائم بنا کر سونا چاہیے کہ ہمیں اس ٹائم یہ کام کرنا ہے ہمیں اس ٹائم یہ کام کرنا ہے تو ویسا جلدی فارغ ہو جائیں گی بنا ٹائم ٹیبل کے نا کام نہیں ہو پاتا ہے
نہیں پاتہ نہیں ہو پاتا یہ بہت مشکل سے بچے اسکول جائیں گے نا اسکول کھل جائیں گے تبھی پوسیبل ہے یہ چیز ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور آج کل ٹائم ہی نہیں لگ پا رہا دیکھیے نا آج کل گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہو ہیں پانچ چھ سارے اپنے فون کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہم آپس میں باتیں کرے دوسرے کو ٹائم دیں پر نہیں
نہیں بالکل مطلب ہی نہیں بنتا تھا وہاں اپنے فون میں بیستے ہیں سب کے پاس فون ہے اپنے اپنے وہ کہے گا مکمل ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر وقت دنے اپنے اپنے بزی ہے سب
یہی تو ہے آج کل کسی کو سمے آج کل سارے لوگ بزی ہو چکے ہیں سمے کسی کے پاس ہے ہی نہیں اب آپ کھی دیکھے نا آج کل کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے مطلب کہ جاب کرتے ہیں آفیسر وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کا سب ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ انہیں کس ٹائم واپس جانا ہے کس ٹائم گھر پہ آنا ہے اور کس ٹائم کھانا پینا کہا کر سونا ہے وہ اپنے سارے ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتے ہیں صبح سے لے کے رات تک ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے ہم جب من کرتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں جب من کرتا ہے ہم سو جاتے ہیں
اس سےھر طبیعت ہو رہی ہ ے طبیعتیں خراب ہو جاتی ہے اس سے پھر اف سفر وہی انسان کرتا ہے جو سارا کام کر رہا ہے نا سفر بھی وہی کرتا ہے کیونکہ ساری زماداری اسی کے اپر ہے وہ کتنا کام کرے گا کتنا چیزوں کو دیکھے گا ہر چیز اسی کو مینج کرنی ہے بہت مشکل بات ہے اس کے لیے اور ہم تو سامنا کر چکے ہے تو اس لیے ہمارے کو پتا ہے اس چیز کا ایک ایک چیز کا اچھے سے معلوم ہے
بلکل بلکل صہی فرما رہے ہیں آپ ٹائم دینا چاہیے ہمیں ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے پر ٹایم نہیں نا ہمارے پاس کبھی وہاں سے ہٹتے تو کوئی مہمان آتا ہے پھر ان کو ٹائم دو ان کے پاس بیٹھے اگر ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو وہ گھر جا کے بولتے ہیں کہ ہمیں فھلانے کی اس نے ٹائم نہیں دیا
ہم گئے تو ان کی
ہم اپنا ٹائم نکال کر کے انہوں نے ٹائم نہیں دیا
کی بیگم ایسے ہی ہمارے پ ٹائم نہیں دے رہی تھی جی جی جی اتنی پھر اپنے گھر والوں کی بھی باتیں سنو ان کی بھی لاحال ولا قوت
الحمد للہ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں ہم
وہ تو ہے ہی بہت ہم کسی کو کچھ نہیں بولتے جو بھی آ جائے ہم اس کے طر بلائیں نہ بلائیں اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے ہم اس کو بے وجہ ٹائم دیتے ہیں
جی اور اپنے سارے کام چھوڑ کے ٹائم دیتے ہیں بیٹھ کے
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہم نے سبزی بنانی ہے ہم نے ا چار بنانا ہے کچھ بنانا ہے ہم نے ان کو ٹائم وہ سب چھوڑ کے ٹائم دینا ہی پڑتا ہے یہ دیکھیے اور وہ ایسی بندی وہ اٹھ کے جاتی بھی نہیں ہے پھر ان کو بتا ہے اگلے کا کام پڑا ہوا ہے کچن میں تب بھی وہ اوٹ کے نہیں جیں گی وہ بالکل فاریک ہو بیٹھ جاتی پھر تو آپکے دن میں دو گھنٹے کہیں نہیں جائیں گے ابھی دیکھتی ہیں کہ وہ بس کب تک بیٹھتی ہیں
ج
ہم تو چائے بناتے ہی نہیں ہے پ پانی پلا دیتے نمبو پانی پلا لیتے ہیں کہ گرمی اتنی ہے چائے پینے میں وہ آرام فرمائیں گی یہ ایک جو نیمبو ٹنڈا لگ ہے وہ سرا پی جائیں گے ایک بار نہیں جلدی فارغ ہو جائیں گی اس وجہ سے ہم تھوڑا بولتے ہیں کہ جلدی فارغ کو ہم چاۓ نہیں بناتے نیمب و پانی بنا دیتے ہیں کہ ٹھنڈا لگاتے جلدی پیے تو فارغ ہو
ج پر وہ تو آرام سے ہی فارغ ہوتی ہوں گی جلدی سے تو جاتی نہیں ہوں گی
فارغ آرام سے ہو جاتی ہے پھر دوار لینا پڑتا ہے ہم کبھی کبھی ہماری امی کہتی ہیں بیٹا جو سو بنا لو گرمی ہے نیچے ابو بھی ڈلیں گے تو بس بھی ٹھیک ہو جاتتاا ان کو چسکا پڑ چکا ہے نا ان کو چسکا پڑ چکا نیمبو پانی پینے کا ہمارے یہاں سے
ہاں تو ان کو بتا فری میں مل رہا ہے تو پھر وہ آئ گی ہی آئ گی چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو تو چلو اپنا رشتے دار ہے تو کبھی کبھی تو ہمارا بھی من کرتا ہے کہ کوئی آئے ملے خیریت پوچھے ہماری ہم ان کی پوچھیں پر ڈیلی کا اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائیںے ایسے تو
نہیں ہم تو ہما ہمارا یہاں ہے بھی ہمارا کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے کبھی چینی تیز ہو جاتی ہے جو کم جو کم آئے گا نا اس کا بالکل پراپر اچھا بنتا ہے جو روز آئے گا نا کبھی ہو جاتا ہے کبھی چینی کم تو نمک تیز کبھی دونوں کم ہو جاتا ہے نمک تیز ہو جاتے ہیں اس کے بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں ہمم چلیے ٹھیک ہے ہم آپ کو پھر کال کریں گے اللہ
جی اللہ حافظ